وعلیکم السلام بھائی جان اور بتایا کھانا پینا ہوگیا بھائی جان
ہاں بھائی جان ہم تو کانا کھا لیے اور آپ کھا کھا لیے بھائی جان
ہاں بھائی جان ہم تو کھانا کھا لیا بھائی جان اور کھانے میں کیا کیا کھیا بھائی جان
ہم تو کھائے ہیں بریانی اور آپ کیا کھائے ہیں بھائی جان
بھائی جان ہم تو کھائے ہیں بریانی کھائے ہیں انڈا بریانی کھائے ہیں بھائی جان میٹ کھائے ہیں کھچی کا مرچ کھائے ہیں چاول کھائے ہیں دالھائے ہیں بھنڈی کابوج جےھائےیں لوکا کا بھجے کھائے ہیں کریلا کا بھجے کھائے ہیں پرل کاھوجے کھائے ہیں اور گوبھی فرائی کھا بھائی جان بس اتنا ہی
بہت تو اجیت کھانا کھائے بھائی جان
بھائی جان بہت لذیذ کھانا کھاتے ہیں بھائی جان ہماری امی جان بہت لذیذ لذیذھانا بناتی ہے بائی جان ہاں چار بیس آ کیا آائی جا
آپ کے گھر پہ ابو ا میدان سب خڑت
ہاں بائی ہے ن ہم آاری ممی اور ابو سب خیریت بائی جان
ہوں
آپ ہی امی اور ابو سب کہرییےت بھائی جان
ہاں بجن میں بھی ابو امی جان سب کھیلت
نہیں نہیں ہیلو ہاں بھائی جان ٹھیک ہے آواز آ رہا ہے بھائی جان آپ
اور بتائیے نا بھائی جان آپ کے گھر پہ کون کون رہتا ہے
بھائی جان ہمارے گھر پہ تو امی اور ابو ہے اور صرف امی ہے بھائی جان اور بتائیں آپ کے گھر پہ کون کون رہتا ہے بھائی جان
ہمارے گھر پہ بھائی جانا ابو جانا امی جانا اور ہم پریوار میں ہم لوگ اتنے ہی بائی جان
اچھا بھائی جان اور بتیں آم کا سیزن چل رہا ہے آم کھا رہا کہ نہیں بھائی جان
آ کا سین چلتا رہا ہے بھجن کھ ہیں مطلب زیادہ ہم نہیں کھائےیں تھوڑا س کھیا بھائی آپ کھائے ہیں کہ نہیں بھجن آپ
بھائی جان ہم بھی کھائے ہیں بھائی جان اور آم میں کیا کیا آم کھائے ہیں بھائی جان کون سا کون کون سا آم کھائے ہیں
بھائی نام تو کھائے یاردہ اور مالد اور بھائی جان
بھ جان ہم تو کھائے ہیں زیادہ مالد دال ما کسین بھوگ بمبئی بیجو کے آگے کہتے بامائی اور کیا کہتے سندوروم ہے س کل ہے بھائی جان سب آگ کائے بھائی جان اور آپ کی ہم بھی جانا چاارج لگائے کہ نہیں بھائی جان
ہ ہم تو ا جانا چاہ رہ ہے ار آپ امی جانا چاہ رہ ہے کہ نہیں بن
بھائی جان ہماری امی جان تو وہاں چار لگائیے بھائی جان
ہی ہ
اور بتائییں اچار میں کون کونی اچار لگائی آپ کی امیزان بھائیجان
مارییا مشان تو لگائیے بھائی جان آم کا حلا کا نیمبو کا مرچی آدی کا ہ اور آپ کی امی جان کون کون کون ساچا لگے گ بائی جان
بھائی جان ہماری امی جان تو اچار لگاائی جائے آم کا اولا کا نیمبو کا مرچ کا اور کیا کہتے ہیں شملا مرچ کا اور ایک باڑا سب آتا ہے باڑا مچ جو اھی پکڑ آتا ہے ریڈ لال کلر کا رہتا ہے بھائی جان ملتا ہے متہاری بھائی جان اس کا لگتا ہے بھجان آم میں لگتا ہے دالم کا مالے کا کشمبوگ کا دردہ کا بمبئی کا بھائی جان اور بتائیں آپ آپ کا سب سے اچھا کون سا لگتا ہے مطلب اچار کون سا سب سے اچھا لگتا ہے بھائی جان
ہم کو تو جدلتا ہے آم کا اور آدی کا بھائی جان
ہ بھائی جان
اور آپ کو بھائی جان
بھائی جان ہم کو تو لگتا ہے آم کا اور نیمبو کا مرچ کا لگتا ہے بھائی جان
ا چلیے اچھی بات ہے بھائی جان اور بتائیے نا بھ جان آپ کس ککھا میں پڑتے ہیں بھائی جان
بھائی جان ہم تو ابھی دس ہی اچھا میں پڑھتے ہیں بائی جان اور بتائیں آپ کس ککشا میں پڑتے ہیں بھائی جان
ہم باری ککشا میں پڑتے بھائی
اچھا بھائی جان آپ کا عمر کتنا ہے بھائی جان
ہمارا عمر تب انیس سال بھ جنا آپ کا بھجن
بھائی جان ہمارا تو بیس پورنے والا ہے بھائی جان
او اچھا س کا اچھا ہے بھائی جان اور بت نا بھائین آپ کے یہاں موسم کیسا ہے بھائی جان
بھائی جان ہمارے یہاں تو موسم بہت اچھا ہے بھائی جاناں رات تو بارش ہوا تھا بھائی جان اور ابھی کڑی کڑی گھوپ پی دھوپ پگے بھائی جان بہت بہت زیادہ تیز دھوپ ہو گ ہے بھائی جان رات کو بارش ہوا تھا تو بہت ٹھنڈی لگ رہی تھی بھائی جان بہت ٹھنڈی لگ رہی تھی ہوا بھی بہ رہا تھا بہت تیز بھائی جان اور آپ کے یہاں موسم کیسا ہے بھائی جان
ہمارے یہاں تو موسم ابھی کی دھوپ ہوگئی ہے بجہ
آب کے یہاں موسم صحیح ہے کہ نہیں بھائی جان مطلب
گڑے دھوپگی بجیں وہ چالیس سے سینتالس کے آس پا میں با بہت گرمی پکا ہے
اچھا تاپمان بہت زیادہ ہے وہ آپ کے یہ آنا ہے
جی بھائی جان
بھائی جان ہمارے یہاں تو اتنا نہیں ہے سینتیس ہے اڑتیس ہے بھائی جان
ا پہاں بہت ٹھنڈی پڑے ہے مطلب تھوڑا راحت تو ملی ہوگی گرمی سے نہیں بجہ
ہاں بھائی جان تو مطلب پھر بڑھ جاتا ہے بھائی جان ٹھیک کل بارش ہوئی تھی نا رات کو اسی لیے تھوڑا بھی کم ہے بھائی ج اور بتائے بھائی جان آپ کے یہاں کھاجا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی جان
ہوتا ہے نا بجن آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں بھجن
بھائی جان ہمارے یہاں بھی کھاجا ہوتا ہے
اے س نہیں بھائی جان ہم کھجان نہیں کھائے ہیں ابھی آپ کھائ ہیں کہ نہیں بھ جان
وہ بھی کھا جات تو ابھی مطلب کل ہی کھائے تھے نہیں تو ابمی کہتےے نہیں ہی کھائے تھے کل کھائے تھے خاجہ کل کٹوائے تھے نا تو کائے تھے نہیں کاٹتے تھے جلدی پل کٹوائے جو مطلب زبردستی کر کے کٹوائے تھے بھائی جان کھا بہت مست لگ رہا تھا بھائی جان کھائیے کا بہت اچھا لگتا ہے
ہ یہ اچھی بات ہے آپ کے یہاں تو مل رہا ہے ہمارے یہاں پہ تو وہ ابھی نہیں مل رہا ہے بھائی جان
اچھا بھائی جان ہمارے یہاں تو ملتا ہے مطلب کوئی کاٹتا ہی نہیں ہے بھائی جان ہاں وہ لے آئیں گے آپ کے یہاں آئیے گا ہمارے یہاں چاہے ہم آپ کے یہاں لے کے آئیں گے بھائی جان کھائیے گا بہت مست لگتا ہے بھائی جان
جی بھائی جان آ ہم کو ل آنے کا ضرورت ہے آپ ہی بلا لیں گے تو ہم چلے آیں گے ایسے کھے بہتھاری نہ ہوتا ہے بھ ج
ٹھیک ہے بھائی جان آئیے گا آئیے گا
ایچسا ک ایچسا کہیا آئے بھائی جان
آپ کا من جیے آ جائے بھائی جان آپ جب آئیں گے تب کھلا دیں گے بھائی جان
تو کل شام کو آئے بھائی جان
ہاں بھ جان جب من تب آ آپ بھ جان کبھی م کلا ٹھیک ہے بھائی جان اور بتائیے کھانا بنانے آتا ہے کہ نہیں بھائی جان آپ کو
ہاں بھجان تو ہم کو تو کھانا بنانا چلاتا ہے اور آپ کو کھانا بناتا ہے کہ نہیں بھجن
بھائی جان ہم کو بھی کھانا بنانا چلتا ہے بھائی جان اور بت آپ کو کھانے میں کیا کیا چیز بنانے چلاتا ہے بھائی جان
ہم بناتتے ہیں دال چاول سبزی بھنڈی کا بھجیا کرل کا بھجیا کا ب ج کیا لوکا کا کوہرا کا بووری کا جگنی کا اور مچھلی میٹ بکرا کی کو بکرا کا میٹ کسی کا میٹ اور سیوئی پورڑی اور اٹھ کوکا سا بھی بنا لیتے ب کانے میں مطلب سب بہت لذیذ لذیذ بھی کھانا بناتے ہیں بھائی جن کیا ہی بتائے اور آپ کو بھائی جان کون کون سا بنا لیتے ہیں بھ جن
بھائی بہن ہم کو بھی یہ سب بنا چاہتا تھا دال چاول روٹی میٹ بھنڈی کا بھجیا کرلا کا بھجیا ہنسی کا میٹ مرغ کا میٹ ہے بکرا کا میٹ ہے اور کیا کہ مچھلی بنان سےلاتتا ہے مچھلی میں کیا کہتے بھائی کون سا جھینگا ہوتا ہے جھینگا مچھلی
ہوں
وہ نہیں بنانے آتا ہے اور اس سب بھونڈی کا بجیا کریلا کا بھجیا اس سب جگنی کا بھجیا گوبھی کا بھجیا لوکی کے بھجیا یہ سب بنا لیتے ہیں بھ جان آپ یہتھی کیا کہتے ہیں آئٹا منا لیتے ہیں بھائی جان
ہاں بھائین ہم توٹٹھا بنا دیتے اور آپ
نہیں بنتا ہے بھائی جان ایٹھ
ا ہممی جن سے کائی نہا سیککتے ہے بھائیان
بھ جان سیکھتے مطلب نہیں بن پاتا ہے صحیح سے بھائی جان بہت خراب بنتا ہے
تو
یہ اسی لیے پوچھے بھائی جان کہ آپ کیسے بنا لیتے ہیں بھائی جان
ا اور بتائیے نا بھائین تڑے کبھی پے ہیں کہ نہیں بھ
بائی جان تڑ ہی تو نہیں پیتے ہے بائی جان مطلب دھیے بھائی جان اجلا اجلا رہتا ہے مطلب پانی ٹائپ کا رہتا ہے مطلب تھوڑا کہتے لگتا جیس دو ا ایک دودھ میں جیس دودھ کا گلاس ایک گلاس دودھ رہکھتا ہے دودھ کو دوسے گلاس میں دھر کے اس میں دودھ پانی ڈا جاتا ہے ویے سیل کلر میں رہتا ہے بھائی جان ہاں بھائی جان لگتا ہے جیسے کیا کہتے ہیں پاؤڈر وال پاؤڈر والا دودھ کی طرح نہیں بھ جان ہاں بھ جان
یہ کہ نہیں ب
پ یہ تو نہیں ہے مطلب سنتے ہیں بہت میٹا لگتا ہے کھجور کا تا تڑی بھائی بھائی نہیں بھائی ہاں بھائی جان ہم بھی سنے مطلب ہمارا تاڑ ہے نا کھجور ہے نا تو اس پہ نکلتا ہے تو وہ یہ کیا کہتے ہیں جو اتارتا ہے وہ میرے کو پیسہ دے دیتا ہے اور لے کے چل جاتتا ہے نہیں پیا مطلب بہت پہلے پیے تھے دو تین سال پہلے پیے تھے بھائی جان اچھا ہی لگ مطلب ابھی اتنا ہی یاد نہیں پائے مطلب یہ اتنا مطلب پتا ہے کہ ہ میٹھا لگتا ہے جب زیادہ دن کا رہتا توب کھٹا لگتا ہے اور خراب بھی لگتا ہے نہیں بھائی جان
جی بھا ی جن
ہوں بائی جان
چلیے اچھی بات ہے اور بتا نا بھائی جان آپ کے گھر پر اے سی یا کولر ہے کہ نہیں بھائی جان
نہیں بھائی جان وہ سب تو نہیں ہے بھائی جان اور آپ کے گھر پہ بھائی جان ہیکن میں اے سی اور کولر
نہیں بھ جن ہمارے گھر پہ تو فریج اور پنکھا ہے بس اتنا ہی بائی جائے گا
ہمارے گھر پہ تو صرف پنکھا ہی ہے بھائی جان
او چلیے اچھی بات ہے ہم ٹھنڈی میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پنے کے لیے خرید لیتے ک اچھا رہاتا بائی جان
کینیں گے بھائی جان کینیں گے ہم بھی
ہوں
اور بتائے بھائی جان اسکول تو ابھی بند ہوگی بھائی جان آپ کی
جی بھائی جان اسکول ابھی بند چل رہا ہے دس تاریخ کھلے گا بھائی جان آپ کے یہاں کیسا بند ہے کیا کھل رہا ہے بھجن
ہمارے یہاں تو ابھی بندی ہے بھائی ہے ن ابھی کییا کھلے گا بھائی جان آپ کا اسکول نہیں بھائی جان ہمارا بھی دس ہی تاریخ کو کھلے گا بھائی جان سب سیم ہی سیم چلتا ہے ن بھائی جان اگزام ختم ہو گیا کے ہونے والا ہے بھائی جان
نہیں بھائی جن ہونے والا ہے دس تاریخ سے ہے
اچھا بھائی جان ہمارا تو ختم ہو گیا بھائی جان تین تاریخ سے تھا اور سات تاریخ کو ختم ہوا بھائی جان کیا کہتے تین تاریخ کا مطلب تھا کیا کہتے پچھلا ساتال کو ختم ہوا تھا بھائی یار ا گلس اب کیا سوچے بائی جان آ سوچے یہ س ہےا میرے بھائی جن اب سات تاریخ تو ہےا ہے بھائی جان پچھلا ساتوں تک گیا ہم لوگ کا نا ہم لوگ کا سلیبس کمپلیٹ تھا نا اس لیے کیا کہتے ایگزام ہو گیا مطلب پریچھا ہو گیا ہے
بھائی جان آپ کا جگہ آواز رک گیا تھا
ہاں بھائی جان تھوڑا ٹار کا پرابلم ہے بھائی جان گھر میں ہے نا اسی لیے تھڑا معاف کریے گا بھائیان
او چلیے کوئی بات نہیں بھائیی
اور بت بھائی جان آپ سرکاری میں پڑتے کہ پرائیویٹ میں بھائی جان
ہم تو بھائی سرکاری میں پڑتے ہے اور آ بھائی جان
ہم بھی سرکاری میں پڑھتے ہیں بھائی جان
اور بت نا بھجن آ کو موٹر سائل کے ل کے آتا ہے کہ نہیں بھن
بھائی جان ہم تو موٹر سائیکل ہانک لیتے اور آپ بھائی جان
ہاں بھاجن ہم بھی ہایمک لئےتے ہیں
موٹر سائیکل میں کون کون سا موٹر سائیکل آپ کو پسند ہے بھائی جان
ہم کو تو آپ پچ ہی اچھا لگتا ہے بھائی ج آپ کا بھائی جان
ج ہم کو تو ہم کو بھی پانچ ہی اور ٹی وی ایس رائڈر اور کیا کہتے ہیں ایک اور بائک ہے بلیٹ ہے بھائی جان
چلیے اچھی بات ہے چلیے بھائی جان آپ سے سے بات کر کے بہت اچھا لگا اپنے ابو ممی جان تو میںب عل سلام بولتے تھےٹھیک ہے بھائی جان
آپ سے بھی بات کر کے بہت اچھا لگا ہماری طرف سے آپ ا اور ابو کو وعلیکم السلام بول دی ج گا
خدا حافاس اللہ حافاس
اللہ حافظ